ل آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہاں گھر پہ سب ٹھیک
ہاں اوکے گ سب ٹھیک
کیا کر رہی تھی آپ
میں سوئی تھی اچھا ا
میرا نا کل میتھ پیپر ہے
اچھا ٹھیک
ویسے میں ہم نیم کے پتے بنا رہے تھے
آپ کیا بولنا چاہو گی ن نی نیم کے ریلیٹیڈ کچھ ہے نیم نہ نیم دیکھا ہے کبھی وہ گرین کلر کی ہوتی ہے
ہاں ہاں دیکھا ہے میں نے آپ کیا کر رہی تھی
میں میں بیٹھی تھی
میں سوئی تھی اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی زندگی کے لیے کئی نعمتیں عطا فرمائییں ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور قیمتی نعمت نیند ہے
نین اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہر انسان کی صحت اور خوشحالی کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہے نیند کے دوران ہماری جسم اور دماغ آرام کرتا ہے اور اگلے اور اگلے دن کے کام کے کے لیے تخت حاصل کرتا ہے اگر انسان پوری نیند نہ لے تو وہ وہ کمزوری اور بے چینی بے چینی محسوس کرتا ہے نیند ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت اہم ہے پوری نیند لے لیتے جسم ہلو ہلو ہلو ہیلو منشا بولو کیا بول رہی تھی اپ
نیند انسان کی جسمانی ذہنی اور روحانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے اگر انسان مناسب نیند نہ لے تو اس کی صحت کام کرنے کی صلاحیت یاداشت اور مزاج پر منفی اثرات مرتب ہوتی ہے جس طرح خوراک اور پانی زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح نیند بھی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے نیند جسم کو آرام پہنچاتی ہے دماغ کو تازگی دیتی ہے اور انسان کو کئی نئی توان فراہم کرتے ہے تاکہ وہ روزمرہ کے کام بہتر انداز میں انجام دے سکےنا
ہاں میں سن رہی ہ ویسے مجھے پسند مجھےنی نیند پسند ہے ہاں پوچھو مت اگر کوئی بولے گا نا نیند لیے کیا میں مرت جاتی ہوں ا مجھ میری نیند پوری نہیں ہوگی میں بہت اور بتاؤ آپ کو پتا ہے
کیا
آج کے دور میں نا بچے زیادہ نیندہ اٹریکٹ نہیں ہوتے وہ موبائل فون کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا موبائل فون کے ساتھ ہی ہوتے ہیں
ہاں نیند کیا ہے نیند ایک مطلب قدرتی عمل ہے جس کے دوران جسم اور دماغ آرب کی حالت میں چلی جاتی ہے
صحیح صحیح
ہاں اگرچہ انسان سوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس دوران جسم کے اندر بہت سے اہم کام جاری رہتے ہیں مطلب دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے جسم کے خیالات کے مرمت ہوتی ہے اور توانی بحالی ہوتی ہے اس لیے نیند کو صحت مند زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے
نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے جسم اور دماغ کو آرام دیتی ہے جس طرح مشین کو صحیح طرح کام کرنے کے لیے رس کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی طرح انسان کو بھی صحت مند رہنے کے لیے پوری ن لینا ضروری ہے نیند ہمارے جسم کی طاقت ہے آج کل کی آج کل کی مصروف زندگی میں نا لوگ نیند کو اہمیت نہیں دیتے ہیں ڈر ڈر تاکہ موبائل چلانا ٹی وی دیکھنا اور گیمس کھیلنا نیند تو متاثر کرتی ہے کام کم نیند لینے سے انسان تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اس کی توجہ کام ہو جا کم ہو جاتی ہے اور وہ اور پڑھائی کا اور پڑھائی کام میں بھی مشکلات ہوتی ہے ہے نا اچھی نیند صحت کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے اس دماغ کو بہتر بتر طریقے سے کام کراتی ہے اور یاداشت بھی اچھی بناتی ہے نا
ہوں نیند جو ن وہ جسم جسم جسم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھ ہے
ہوں ہوں ہاں
بولیے نیند جو ہے نا وہ جسم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے مطلب نیند انسانی جسم کے نشو و نما اور صحت کے لیے حد سے ضروری ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کی جسم کے پھڑے آرام کرتے ہے دل کے دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور جسم کی تھکن دور ہوتی ہے
آپ صحیح بول رہی ہو ویسے آپ کل کتنے بجے سوئی
میں کل گیارہ بجے سوئی
اچھا ٹھیک ویسے اچھی بات ہے جلدی سویا کرو میں نو بجے ہی سوئی پ وہلاے میں نو بجے سوئی
نہیں میں میں بھی جلدی سوتی ہوں لیکن میں کل ایگزام کی پریپریشن کر رہی
چلو ٹھیک اچ اچھی باتت ہے پریپریشن بھی کرنی چاہیے
ہاں ہاں ہاں اور نیند نا مطلب ٹائم پہ کرنی چاہیے
ہاں ہاں
بولا نیند ٹائم پہ کرنی چاہیے
صحیح ورنہ ہم لوگ کرتے ہیں میں سوتی ہوں لگ بگ دس بجے یا گیارہ بجے کیونکہ میرے فادر آتے ہیں لیٹ کہ ہم سے
ہاں نیند مناسب مناسب نیند لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی قوت بہتر ہوتی ہے جو لوگ پوری نیند لیتے ہیں نا وہ عموما کہ زیادہ چاک و چوبند اور صحت مند ہوتے ہیں اس کے برعکس نیند کی کمی کمزوری تھکاوٹ سر درد اور مختلف بیماریوں کا سبب بن ج بن سکتی ہے
ہوں
سنا
آپ کو پتہ ہے طلبا کے لیے بھی نیند کی اہمیت بہت زیادہ ہے اچھی نیند سے یادداشت بہتر ہوتی ہے سیکھنے کی صلاحیت بھی اضافہ ہوتا ہے اگر اسٹوڈنٹ دیر رات تک جا کے ہیں نا تو ان کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے امتحان میں بہتر نمائشیں کرنا مشکل ہو جاتی ہے آج کل موبائل فونس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے کی وجہ سے لوگ دیر رات تک جاگے ہوئے رہتے ہیں یہ مدد صحت کے لیے نقصان دیتی ہے ہم میں چاہیے ایک کہ ہمیں وقت پر سونا بی چاہیے ہے نا
ہاں
اور وقت پر اٹھنا بھی چاہیے آخر میں نیند صلا سحمت زندگی کا بنیاد ہے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور روزانہ پوری نہیں لینی چاہیے اچھی نہیں ایک تندرست اور کامیاب زندگی کا زندگی کی کنجی بھی ہے
ہاں ماہرین کے مطابق بالنگ افراد کو روزانہ تقریبا سات سے اٹھ گنتے نیند لینی چاہیے جب کہ بچوں نوجوانوں کو اس سے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے ذہنی صحت کے لیے نیند کی پتہ ہے کتنی اہمیت ہے نیند دماغی صحت کے لیے بے حد حد سے ضروری ہے جب انسان مناسب نیند لیتا ہے تو اس کی یاداشت مطلب بہتر ہو جاتی ہے توج میں اضافہ ہوتا ہے اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے مطلب طلبا کے لیے نیند خاص طور پر اہم ہے کیوںکہ دیکھو جب اچھی تعلیم کرنی ہوگی تو اس کے لیے نیند بہت ضروری ہے کیونکہ جب انسان سوتا ہے نا مطلب پھر اس کو مطلب وہ نا مطلب ریفریشمنٹ ملتی ہے مطلب سو کے اچھے سے اگر انسان نہیں سوتا ہے اس کو بہت ساری تھکاوٹ لگتی ہے پھر اس کی وجہ سے پھر اسٹڈی بھی پوری نہیں ہو جاتی ہے مطلب کانسنٹریشن نہیں رہتا ہے پورا اسٹڈی ادارہ
اور بولو
بس دھواں آپ کی ویسے آپ نے کیا سالن بنائی پیاز
ہم نے آج ا ہم نے کیا سالن پکائی تھی مجھے یاد ہی نہیں ہے
کب آپ کو پتا ہے ہم نے بنایا تھا آج گوشت بنایا تھا ہم نے اب مجھے وہ بھی فرائی کرنا ہے تو میں وہی کروں گی پھر ہمیں سونا بھی ہے نا سونا بھی ٹائم پہ ہوتا ہے آپ ہی بول رہی ہ ہو نا سونا ٹائم پہ ہوتا ہے اور میں اب زیادہ جنک فوڈ بھی نہیں کھاتی ہوں میں بہت کام کاتی ہوں اب
کے لیے مفید عادتیں مطلب ہونی چاہیے پرسکونین حاصل کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھو روزانہ ایک ہی وقت پر سونا سونا اور جاگنی کی عادت اپنایا کرو اور مطلب سونے سے پہلے موبائل اور ٹی وی کا استعمال کم کیا کرو متوازن غذا استعمال کرو روزانہ ورزش کرو کیونکہ ورزش سے بھی انسان انسان کی باڈی جو ہے ن وہ اچھی ہی رہتی
بول رہی ہو ویسے نا اب جو وہ م نا جو ہے نا
پرسکون اور صاف رکھو ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرو اور زیادہ نیند کم بھی مت کیا کرو
میں نا اب کھانا کھاتی ہوں میں کرتی ہوں کو بعد میں ٹھیک ہے
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ